ہاں
ہیلو
آسما خاتون بول رہے ہیں
ہاں
سلام و علیکم
وعلیکم السلام
کیا خریت ہے
ٹھیک ٹھاک ہے اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں کام دھام ہو رہا ہے
بش بارش ابھی ہو رہا ہے
نہیں ہم لوگ طرف تو ابھی نہیں ہو رہا ہے نہیں نہیں ابھی ادھر نہیں بارش ہو رہی ہے
اچھا اس بار تو پانی ادھر ابھی ہاں آیا ابھی ترنت بارش ہوا کتنا بارش ہوتے جا رہا ہے نا ہوں وہ ہے انہیں کچھ دے نہیں رہا ہے کوئی رب فصل نہیں بننےدے را اب آواز کٹ رہا ہے
میرا آواز کٹ رہا ہے باہر نکل رہا ہیں
ہاں ٹاپ فلور میں جائیے آواز کٹ رہا ہے
ابھی سنائی دیا
ہاں ابھی سنائی دیا
ہون باہر نکلئے اندھرے میں کچھ فصل نہیں کچھ ہوگا بارش ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے
ہ وہ تو ت ساتھ دان ہو کے نہیں کرے گا لگتا ہے ہاں کیا حال چال ہے اما ابا کو
سب ٹھیک ہے اما س اما بھی ٹھیک ہے
آپ بتائیے ہو کیا ہاں ٹھیک ہے
کہیں گھومنے جانے کا پلاننگ
نہیں ابھی تو کوئی پلاننگ نہیں ہوا ہے کہیں گھومنے کا بارش کے بعد دیکھتے ہیں جائیں گے
اب بارش ہو رہا ہے نا برسات برات آ رہا ہے توان رہے گا نا ہم لوگ گئے تھے ابھی فی الحال
کہاں پہ
گئے تھے ہم لوگ ادھر گھومنے نیتر ہٹ طرف گئے تھے
دیکھا موسم کیسا تھا
ادھر کا موسم ہر ہمیشہ مطلب اتیھی جیسا ہوتا ہے چھایا مطلب جڑا رہتا ہے اور بیچ بیچ میں ٹھنڈا ٹھنڈا اور دن میں پانی گرت رہتا ہے گر جاتا ہے میں نے کب پانی گرے گا نا اس کا کوئی پ جانا نہیں
بارش میں ہی تو گھومنے کا مزہ ہے
ہوں گئے تھے امی گئی تھی
ہاں
ہوں باجی لوگ گئی تھی ا باجی گئی تھی ا امی گئی تھی ا ابا گئے ٹھے اور سارے لوگ تھے
سب کے ساتھ میں گھومنے میں مزہ آیا ہوگا
ہاں بہت
ہوں
گھومنا بھی ضروری ہے نا
ہاں ہاں ایک دوس ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائیے گا تب نا کچھ یہاں سے وہاں سے کچھ دیکھ نے کو ملتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے گھومنے چلنے سے
بچے لوگ بھی بچے لوگ کے بھی گھانا ضروری ہوتا ہے نا
بچہ لوگ بچہ لوگ گھومے گا تبھی تو ان لوگوں کا دماغ ڈیولپ کرے گا
ہوں دیکھا وہ لوگ بھی کبھی گیا تھا نہیں نا کیونکہ گئے تھے ہم لوگ یہاں گئے تھے ادھر دو تین چار جگہ گئے تھے ا سوگا باندھ ہو گیا لون پھول ہو گیا نہیں بیتلا ہم لوگ نہیں گئے تھے ہاں مچائیاں پون ہو گیا ادھر گئے تھے ہم لوگ ادھر مطلب وہ روٹ میں جو نیتر ہارٹ کا روٹ میں جو مطلب پڑا نا
جو بھی مطلب پارک وغیرہ سارے کا بھرمن کر لیے
ہاں وہ سارا
اس کے بعد ہے اس کے بعد کہاں گھومنے جانے پلاننگ ہے
دیکھتے ہیں کہیں ٹور پر جائیں گے ابھی تو ویسا پلاننگ ابھی تو ویسا پلانگ نہیں
دوسرے کا پلاننگ کیجے کچھ دوری کا تھوڑا دوری والا میں اور اچھا لگتا ہے نا
جاتے ہیں نا بیچ بیچ میں جاتے ہیں ادھر بہار طرف بھی چلے جاتے ہیں سارا لوگ ہاں پورے فیملی لوگ جاتے ہیں
بچے لوگ کے ساتھ میں تھوڑا نا باہر جانے میں زیادہ دوری میں جانے میں ٹف ہوتا ہے
ہوں ہوں تو آپ کے بچے لوگ ٹھیک ہیں
ہاں جی بچے لوگ تو ٹھیک ہیں ابھی اسکول سے آئے ہیں کھانا وانا کھا آرام کر رہے ہیں
ایسٹ میں پڑھانے جاتے ہیں کیا
ہم پڑھانے نہیں جاتے ہیں بچے لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ ابھی اسکول سے آ ایک کھانا وانا کھا کے آرام کر رہا ہے
ہوں بچا لوگ بھی میرا ابھی اسکول سے سب آئے گا
ہاں یہی بچے لوگوں کا چھٹی ہونے کا تو یہی نا ٹائم ہے
آیا اسکول سے آ کے اپنا چنگنگ وگنگ کر کے کھانا پینا کھا کے بیٹھ ہاں ہاں پڑھنے کے لیے
کیوں سن
جائے گا ابھی سب بنا رہا ہے نا اپنا ہوم ورک بنا انا تو پھر جائے گا یہ لوگ پیچھے
آپ کا بچے لوگ کس کلاس میں پڑھتے ہیں
ایک ہے الیونتھ میں اور ایک ہے ایٹتھ کلاس میں نہی نائنتھ کلاس میں گئی
اچھا نا
اور بابو ہےسے گیا ائٹتھ کلاس میں نہیں یہ لوگ کے ن عمر کے انوسار جیسے پہلا ہی لو کلاس میں آئی یہ لوگ پندر ہی سال میں جیسے سولہ سال میں میٹرک لکھ ہاں وہ رہتا نا
ہو ہاں
تو یہ لوگ یہاں سے پندرہ ہی سال میں یہ لوگ میٹرک لکھ دے گا
ایڈمیشن جلدی کراؤ ڈھائی سال میں ایڈمیشن
ہاں ہاں آڈھائی اڑھائی سال میں یہ لوگ سے ایڈمیشن ہو گیا اور اڑھائی سال میں یہ لوگ جانے لگا پڑھنے
ہوں یہی سے ٹھیک نا ہے ہاں تو س گورنمنٹ جاب تھوڑی نا دے دیتی ہے مان لو کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ عمرے ختم ہو گیا کچھ بھر پر کینسی آیا تو نہیں بھر پا تو عمر ابھی لیول رہے گا تو اچھی بات ہے نا
ہاں تو اس کا پندرہ سال میں میٹرک لکھ دی اور میں نے سولہواں چال رہا ہے اولے ابھی الیون میں چل رہی ہے یہ
بہت اچھا وہ تو مطلب ایٹین ہوتے ہوتے تک گریجویشن کمپلیٹ کر لے گی
ہاں کر لے گی
نہیں ہوگا پھر بھی مطلب تھرڈ ایئر صرف بچے گا سیکنڈ ایئر کروس کر جائے گی ایٹین ہوتے تک
ہوں ا ابھی بھی با ا بابو ہے اس کو کتنا سال ہو رہا ہے گیارہ سال ہو رہا ہے ایٹتھ کلاس میں چل گیا ہے
نائنتھ
براواں سال من نے چڑھے من چڑھل ہے چل رہا ہے براواں سال اور ایٹتھ کلاس میں چل گیا ہے اور لگتا نہیں ہے اس کا تو تھرڈ کلاس کے بچپوں لگتا ہے اس کے مطلب اس سے بڑا بڑا لگتا ہے حسین
بچے لوگوں پہ دھیان دیے بچپن سے اسی کی وجہ سے حسین اسی لیے نا پیرنٹس کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے
ہاں اور مین بات ہے نا کہ اس چھوٹا سا ہی لوگ دھیان دیا پڑھنے میں اور ابھی بھی مطلب زیادہ تر ا کھیلنے سے زیادہ پڑھائی پر دھیان دیتا ہے
نہیں نہیں ٹھیک ہے گائیڈینس پیرنٹس کا گائیڈینس جس حساب سے رہے گا نا بچے لوگو ویسے ہی
ہ آپ کے بچے لوگ کتنا سال کا ہے
میرا ابھی بڑا والا ہے آئٹ سال کا ہے اور ایک سیون کا اور میاس سکس ایئر کی ہے ابھی
ایک سیون ایگ سکس ہے گو
ہاں بس زیادہ دن کا گیپ ہی نہیں تھا بس سالے سال مر کے گیپ ہی ہیں میرے تین بچے لوگ ہیں
تو تین پچا نے بولیں
ہاں میرا تین کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے
تو ا بڑا والا کتنا کم کلاس میں ہے
بڑا والا ابھی فور میں ہے
او
یہاں پڑھتا ہے ہیریٹیج اسکول میں
ہیریٹیج میں ارے یہ تو مہنگا اسکول ہے
ہاں تو یہ میں جاتا ہے دونوں بچون
ہاں تو وہاں سی بی ایس س کا پڑھائی ہوتا ہے
ہوں ہوں نہیں پہلا جیسا ہی رہ گیا ہے ہیریٹیج میں سب لوکل ٹیچر بھر دیا پہلے جو کیرل کا جو ٹیچر رہتی تھی نا بہت محنت کرواتی تھی بچے لوگ لیکن ابھی دیکھ جو ہے نا پرنسپل کیرل والا چلے گا نا بجو سر وہ رہتے تھے بہت ٹائٹ کر کے رکھتے تھے اسکول کو لیکن
ہیرٹیج ہیرٹیج میں سب بہت مطلب وہاں پہ بڑا بڑا لوگ پڑھاتے ہیں پڑھائی بھی اچھا ہوتا ہے مہنگا ہی اسکول ہے مطلب بولا کچھ لوگ بول رہے تھے تو سنبولے ہیں
اسکول کا ہے تھوڑا صحیح جاتا کسی کو لگ جائے گا بیٹا ایسا نہیں کرتے
تو وہ ادھر ہی اپنا ڈرا لے کے ڈال دیں گے نر آتے ہیں
ہاں ان ہی لوگ کے پڑھائی پے چلتا ہے
اچھا جی
سابقہ ٹٹ میں بہت زیادہ معنی رکھ کھائیے اچھا
دونوں طرح سے ہونا چاہیے ہندی بھی اردو بھی میتھ انگلش
ہاں ہر ضروری ہونا چاہیے ہاں تو یہاں اردو بھی ہوتا ہے
ہاں کیونکہ کیونکہ ابھی مان کر چلیے کے کوئی کام ایک نہیں ہے انگلش ہے اردو ہے مکس اک ہے مکس اپ سب سارا چیز سبجٹ آجا رہا ہے لیکن اردو کا پڑھا اسپیشل اردو کا پڑھائی اسپیشل مطلب ہو ہمم
ہوتا ہے اس بھاشا کے بھی ہوتا ہے اردو ہاں
ہوں
کافی ٹیچر سرر سر آتی ہیں اردو ایک سبجیکٹ میں مینج کیا گیا ہے جیسے ہم لوگ کہیں ہندی انگلش ہوتا ہے اس طرح سے اردو کا سبجیکٹ بنایا گیا ہے
ہاں ہاں بنایا گیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے آپ آپ کو بچہ تیسرا سمجھاتے ہوں گے نا
ہاں ایسے اب ہم اپنے سے خود گھر سے بھی اس لوگ کا گائیڈینس کرتے ہیں
اچھالو